اور بتائی چ ن آ کے سماچار سب نک ہے
ہاں یہاں کے ساچار سب نی آ کے کہیسی نا یہ کے سر سماچار نیک چ
ہاں سب نیک اور بتےی کانا وانا کا لی ا آاں کے
ہاں یہاں کے تو کانا وناا کا لیی آاں کی کہے چ نا ااں کے کانا واب کھا لیی
ہاں یہ کے بھی سب کھا لیائ چ
ہ ایسے کھانے میں کیا کیا کھائےس یہاں کے
ہم تو کلیے ہے چاول دال سبزی پاپڑ ت جڑیس سلااد بجیا یہ سب کلی آہاں کے کی کلے
ہیلو
ہیلو سنائی چ آاں کے
ہاں آ کیا ابھی سنا پہلے نہ سنی چ ل کہ جائ کیا
ہاں بولے
ہاں بولےچ
آ کے کی خالے یہ
آ کے یہاں کے تو کائے چ دال چاول سبزی اور پنیر
چلیے آاں کے تو بہت نک کھانا خھل
ہاں یہاں کے تو وہ نک نک کھانا کائے سے
ہوں چلیےی اور اور بولے چ آ کی پڑھائی لکھائی سب نک سے چلے چ
ہاں یہاں کے ت سب پڑھائی نک چلے ہے آح کے کہے چ نا آح کے توب پڑھائی وڑھ پڑھائی لکھائیب لیک چل تھے
ارو پڑھائی لکھائی سب نک سے چلے چ
ہ بتسی نا ا کی مطلب کس ککشا میں پڑے
ااں کے تو دسویں ککشا میں پڑیسی اہاں کے بتائی چ ن آاں کے آاں کے کوں ککا میں پڑے سے
ہاں تو پڑسی بارہویں کا کے سمے
جی
ا کے سب سے نک وشے کون سی لگی
یہاں کے تو سب سے نیک وشے ہے ہندی اور وجیان اور سوشل سائنس اہاں کے نیک وشے کون لگی ہے
ہم تو سب سے نک وش لگے چ ہندی اور اتحس بھگول
پوولٹیکل سائنس یہ سب نک لگے چ
ہوں بڑی نیک نک کے سبجیکٹ اچھا لگے ہے
ہاں ابولے ن آ کے مطلب کھانا پیین بنا ل چ
ہاں یہاں کے تو کانا پین سب بنا لیے سے اہاں کے کہی ت نا آ کے کانا پین بنا لی سے
ہاں بنا لی چ
ہ آ کے کھانا میں کون کون سا چیز بناالوچ
کھانا میں بنانی تھ چاول دال سبزی اور بنا لیی سے میٹ مچھلی انڈا سبزی میں ہر طرح کا سبزی بنا لیے چ پنیر بنا لیے چ
ہوں
یہ سب بنا لیے چ
ہ ااں کے بڑی نیک نیک کھانا بنابے سے
اہاں کے کی بناوے چ
یہاں کے تو بناوی چے چاول دال سبزی بھنڈی کی بھجیا مط بجیا میں سب بھجیا ن لی چ یہاں کے اور مچھلی میٹ پوری سیوائی کش کا بنا رہے چی بریانی بھی بنا رہوےی یہاں کے
چل ج اور بتائی چ ہم ا کے کہیں گھومنے وومنے جائ سے
ہاں یہاں کے تو سوچے چے گھروں پ من نہ لگے چ گرمی کے ٹائم میں ا کے آ کے کچھ سوچلے وچلے بنے کی نا
ہاں ہم وہ سوچ لے بن ہی جبی گھوم کشمیر شملہ منالی
ہوں ا کے بڑی نیمن نیمن سوچ رکھے چے
کہ چ کے آم کے سیزن چ ل تو آ کے آم ہم کائے سے
ہاں یہاں کہت آمبور نیک نیک آم کائے چ ااں کے کہے چے نا آم کے سیزن چلے آ کے آمم کائے چ کہ نا
ہاں ہم تو بہت آم کائے اچ
ہوں ایسے کون کون آم کھائےسی آاں کے
ہم آ میں کائےچ دال م مالدیو کی سنھو بھی زیاد تہ بمبئی یہ سب کائے چ مالدو
ہوں ااں کے بڑی نیک نک آم کائے چ
ہاں
اور کہے چے ن گھر کے ماتا پتا سب ن کے چ
ہاں ماتا پتا س سب م
ہوں
اور چی ااں کے ماتا پتا سب کوئی نک چ
یہاں کے تو ماتا پتا بھائی بہن سب نیک چ
چلیے اور بتائیے نا
اور اور کہیں چین آ کے کھیل میں کون سا کلنا پسند کرے چ آ کے
میں تو ہم کرکٹ کھیل پسند کرتےچے فٹ بال بیڈمنٹن والی بال اور کبڈی جولہپاات ہاں کی یہ سب کل ل پسند کر گھر پ رہے ت لوڈو کیرم کلے چے فری فائر کھیلے چے یہ سب کلے چ
خالی ٹائم میں کی ن آ کے کھیلے چ گیم
ہاں چالیس س م یہ سب کلے
اور کہے چے نا آ کے موٹر سائیکل چلا آے آ کے
ہاں آ جائے موٹر سائیکل چلا لوے چ
ہوں
ااں کے آبی سے چلاانے
ہاں یہ کے تو موٹر سائیکل چلاوے آ ج چ آاں کے مسالکی میں کون سا چلال پسند کرے چ آاں کے
موٹر سائیکل میںپلینڈر چپ ڈی لس پلسر ہیرو ہونڈا پلٹینا گلیمبر سر ای سب چلا لے چ
ہوں آ کے بڑی نیک نک بائک چلاوے چ
آ کچرا لوے چ
ہاں تو چلا لےچ
کون سا چلاچ سلینڈر
ااں کے تو اسپیڈ ڈیلر چلاوے چ آاچی
چلیے ا کے پاچ ک لے چ
ہاں آ کے تو پاچے چلا ل یہاں کے
چلیے گا
اور کہے سے نا ااں کے مات جی اچار لگوی سے
ہاں مات جی تو چار لگؤچ بہت اک انک پرچ کچا لگوی چ آم کے اچار لگوی چ نیمبو کے لگوی چ لا کے لگوی چ مرچ کالا ہوی سے یہ سب کے لگ لیے چ
ہوں وہ کے بڑی ماتا جی نیک نک اچا لگ ہوی سے ت
ہ ااں کے بتجیے آم ام کے چار لگاالے چ
ہاں یہاں کے تو ماتا جی اچار لگائے چ آم کا الہ کا نب کا مرچ کا آد کا اور م کا یہ کے ٹھڈا میں نا ملی فڑے چے اسی لیے ٹھنڈی کے سمے میں تھوڑا گاما میں سکھوے یہاں کے ماتا جی
ہ چلیے اور ج ناں کے مطلب موسم کیسے چ یہاں کی یہ
ااں کے تو یہاں کے تو موسم بڑی کڑی دھوپ اگی ہے یہاں کے بڑی پسینا پسینا ہو جائے گھاما میں
ہوں کمی بہت پیچ نا آ کی یہ
ہاں یہاں بہت گرمی گاما گرمی بہت پڑی چ آاں کے کہے چ نا آاں کے موسم کیسے چ
ندر ت ابھی نک ہے لیکن جب دوپر ہوئی نا تب بہت گغریف ہوئیچ اتنا روودا اگی ا بہت ردا اگی بہت گرمی پڑی دوور میں
ہوں اور کہے چ ن آ کے ٹاڑی وڑی پیے سے
ہاں ساری وہی ن پ پی چ تب صبے والا کھائے پیے چ بہت مٹ لگے چ
کھجور کے آاں کی کہ نہ
ہاں کھجور کے پیے چ
اور بتبی چ نا کیسے مطلب آ کے کہنا مطلب گھوم ووم جائےی گھر سے باہر
ہاں آ کے تو خالی ٹائم پر کہیں چوک ووک پ گھوم جائے چ موموج ووموج کائے چ گھوم چے
ہوں ہ کوچ ا کجا کھجور ا اڑی پڑل چے کجا کھجور
ہاں یہاں کے تو خجہ اور کھجور اور جامن بہت نیک نک فل فڑے چ یہاں کے ہم
تو کائے چ
ہاں یہ آے تو بی کائے سے دوبا دوبا نیک نیک فل کائے سے
چلیے ہم لوگ کبھی کیبے چ ہم بہت دن ہوگے کاائے ل
تو یہاں کے آئیے نا آ کے کھلائے سے بہت لی جامن کھائے سے
چلیے تو اب ابھی خ سم ملتے ابھی یہ کی ج تجا سجور تھاائے
ہاں ضرور آاں کے یہاں آئےیں چے ن آ کی آ سے آاں کے
ہوں چلیے
اور بت چ نا مطلب آ کے چہر کے کاٹ لیوے چ خجا
یہاں کے تو ن پاسی سے چہر کے کٹوی چ اہاں کے چہر کے کاٹ لیے سے
ہ ہم نے تو نہ چوڑے چ
ہوں بڑکا آچےین اہاں کے گھر میں فریجیا کولر ای سے ہے کہ نا ا کے
نہ پنکھا چ ہے خالی
ہوں
چلے یہاں سے بات کر کے کافی نک لگ پھر سمئے ملتے ہے تو یہاں سے بات کربی
ہوں چلیے آپ سےھر بھی نمسکار